ہوں السلام علیکم
ایک کا
اور بتائیے
سب ٹھیک
کیا ہو رہا ہے
پوچا لگا رہی ہے
ا آٹھ بجے اسکول ہے نا
ہاں
ہ سب کا آٹھ بجے کا ہو گیا ہے ہ چھٹی کتنا بجے ہوتا ہے
چھٹی ڈیڑھ بجے
اچھا
ابھی جگے کیوں
ہ
ہوں ہم تو ابھی جگے ہیں تھوڑا دیر ہورا ہم تو ابھی جگے ہیں تھوڑا دیر پہلے
ا
ہوں اور سنائیے اور سب ٹھیک ہے گھر پہ
ہوں پوچھا لگا لیجیے گا تب کھانا بنے گا ہوں ابھی ابھی جھاڑو لگائے ہیں کٹ گیا تھا آواز نہیں آ رہا ہیلو ہلو
ہیلو ہاں
ہاں آواز نہیں آ رہا تھا
بہت کٹ رہا ہے لگتا ہے نیٹ ورک نہیں ہے
ہلو
ہاں آپ کو بھی کبھی نہیں آواز آ رہا لگ رہا ہے نیٹ ورک نہیں ہے آپ کے موبائل میں
ہوں پتا نہیں سرو سر رہا ہوگا تو بول رہے ہیں کہ یہی نمبر جوائن کیے ہیں نا آپ
ہاں میرا یہی ہے جس پہ مطلب فون کرتی ہے نا اسی وہی میرا ہے
ہوں
ہمیں نہ اسی پہ لگے گا اسی نمبر پہ
تو وہی لکھ دیا تھا جو سروع میں دیا تھا
جو سیون فور والا پر کی ہے کی
ہاں جو نمبر سے کال کیے تھے
ہاں اس ہاں نہیں مطلب اس کا جوائن ہے سیون فور والا سے کیے ہے نا
ہوں
ہاں وہ چ تو اسی پے کال ہوگا جیسے مطلب ابھی اس پے بات کر رہے اسی پے تو نم ابھی نائن سکس والا پے لگائے ہیں
ہم لگائیں ٹھیرو کے بتاتے ہیں
ہوں آپ صبح ابھی جب میرے پاس لگا رہے تھے
نائن سکس والے پے لگا رہے
ہاں کاریا والا سے نا
ہاں ہاں نہیں لگا نہیں جب کیا ہے آپ ہی کا سٹ لگے گا
جیسے مطلب ایک بار شروع فرسٹ بار نائن کلک نائن سکس والا سے کیے تھے پھر دوبارہ بار سیون فور والا سے کروائی ہے نا
ہاں تو اب کی جو کروائے ہیں اسی نمبر سے
سیونت والا لگا دی کیوں کی مطلب وسے نا ایسے کال اسی پے آئے گا
ہاں
کیونکہ قسمت قسمت ہی تھی نا تو اسی میں آیا تھا سیون فور والا سے کی تھی
ہوں
ہوں
اچھا ٹھیک کل کر لیں گے
ہاں انہی سے پوچھ کے کیجیے گا کیونکی وہ کی تھی سیون فور والا پے
اچھا پوچھ لیں گے
ایک ہی لڑکی کا سم لگا تھا صرف اسی سے بات ہوا ہے وہی جو رات کا نمبر ملا تھا نا
ہوں ہ تو کیا بولتے ہیں ہم بار لگا تو وہ بولی کی ابھی ہم کام کر رہے ہیں مطلب یہی کاریا والا
ہوں ہوں
تو پھر بولی کہ بعد میں کیجیے گا نا ہم بتائیں گے تو پھر کچھ نہیں بولی اور ادھر سے کرتی تب نا تب کارن نہیں ہوگا تو صبح کریں گے تو وہ بھی اسکول جاتی ہیں
ہوں ہوں وہ بھی جاتے ہیں
اچھا تو آتی شام کون کے والا کر کے دیکھتی ہے
بارہ بجے تک ہے اس کا بارہ بجے کے بعد وہ فری ہو جاتی ہے
اچھا بارہ بجے
ہوں ہ
اچھا تو بارہ بجے کے بعد کریں گے ایک بجے تک
ہوں
ہم لوگ تو گھر ہی پے رہتے ہیں تو کبھی بھی کام لو کا ویسا نہیں ہوتا نا اسکول جانے والوں کو تو ٹائم سے کام ہوتا ہے آج کر کے دیکھیں گے ان کو فون آپ سیون فور والا پے کر کے دیکھیے گا ٹھیک ہے
وہ نمبر دیے تھے
ہم نا ہاں ہم تو سیون فور والا دیے تھے ایسے قسمت سے پوچھیے گا نا کہا کہ کی تھی میں تو سیون فور والا پہ کی تھی تو لگا تھا
آں
ہوں
نہیں تو وہ میں نہیں بھیج رہا تھا سر پروابلم ہے تو وہی نکلے گا
وہ سیون فور والا میں
نائن سکس والا میں
ہاں تو نائن سکس والا میں لگتا ہے نا کہ وہ اس سے کانٹیکٹ کیا ہوا ہے نہ سیون فور والا سے نہ اسی لیے
ہوں
ہوں
ہاں ٹھیک ہے ہم دے دیں گے
ہی
کھانا ناشتہ تھا برگر
ہوں
ناشتہ بن کیا کھاۓ
نہیں ابھی تو اسٹارٹ کیے ہیں ابھی سبزی کاٹ رہے ہیں ایک آٹھ بجے ہے نا بچہ لوگ کا اسکول آٹھ بجے سے ہے نا
ہاں اس سے زیادہ ٹینشن رہتا ہے پہلے بچہ جائے اس کے بعد فری ہوتے سب کام کرنے ہوں ممی بھی یہی کرتی ہے پہلے ہم کا بھیجوا لیے گی اس کے بعد سب کرے گی
ہاں تو چھ بجے مطلب چھ بجے ہی جات تا جگنے میں
ہوں ہاں ہاں آٹھ بجے کا اسکول ہے تو آرام پہلے تھا مارننگ تو جلدی نکلتے
اور میرا طبیعت بھی خراب رہتا ہے تو ہم جلدی جگ بھی نہیں پاتے ہیں
ہوں اور رات کو بھی تو سونے میں لیٹ ہو جاتے ہے
ہوں رات کو بھی نو بج ہی جاتا ہے نو ساڑھے نو کبھی دس ایسے ہو جاتا ہیں اسی لیے اور صبح جاگکے بھی کیا کریں گے وہ آج کل اور جلدی بھی بنا لیجیے گا نا تو دوپہر تک کھانا خراب ہو جاتا ہے
ہاں
اسی لیے لیٹ سے بناتے ہیں ہوں اور سب سنائیے ممی ناشتہ بنا رہی ہیں
نہیں ابھی تو اور دن تو بناتی تھی بٹ آج بولے تھے نا اصل سبزی نی آیا ہے گھر والا ہی کچھ بنے گا کل پانی گرنے لگا تھا نا
ہوں بہت زیادہ پانی گر رہا تھا
ہوں تو کوئی مارکیٹ ہی نہیں گیا گھر پہ ایسے تو سبزی ہوتا ہے گونگرا یہ سب ہوتا ہے
ہوں
ہوں
اچھا ٹھیک سب تو ٹھیک ہے لوگ تو ہم لوگ کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے سب مارکیٹ سے ہوں
ہےگ نہیں جگہ نا
نہیں ہم لوگ کا جگہ بھی نہیں اور ہے ابھی تو کھیت ہے تو اس میں دھان اون رپاتا ہے نا تو ابھی بارش بھی اس ٹائپ پر نہیں ہو پا رہا ہے تو کو پتا نہیں اس بار کہاں ہوتا ہے
بارش کی وجہ سے رکا ہوا سب کوئی اور باقی جگہ مطلب ہاں باقی جگہ دھان روپا گیا ہم لوگ ہی کیا چھیتر میں نہیں رو پایا ہے کیونکہ بارش نہیں ہو پا رہا ہے نا
اور سب جو تو بارش ہو رہا تھا بہت کیا
ہ بارش کی وجہ سے
آج تو بہت دن کے بعد اتنا پانی گرا ہے رتی
ہوں
ہوں
بہت زیادہ د ہے
نہیں تو ہلکا پھلکا گرتا تھا ب ر جاتا تھا
اور بتائے
آپ کہاں پہ پڑھاتی ہیں اچھا قسمت وہاں پر آتی ہے نا وہ تھانہ روڈ میں
ہاںاں
ہیلو
ہاں
ہ کبھی کبھی نہیں سنائی دیتا ہے نا
تو ہم گڈ فون ل پ سے کہا ل
ہاں ہم کو لگتا ہے بارش کی وجہ سے ایسا نیٹ ورک ایسا ہو گیا ہاں
نہیں ہیڈ فون بھی لگائے ہیں نا تو سید کٹ رہا ہوگا
اچ ھا
ادھر کام بھی کر لیتے ہے نا
ہوں
ہاں ہاں وہی نا صبح صبح
کبھی کبھی آیا کیجے گھومنے ادھر بھی
آپ بھی آیا کیجیے ادھر تو ہم دیکھے نہیں ہے ادھر تو سیدھا سیدھا روڈ ہے نا
آپ کی فرینڈ ادھر ہے آپ نہ آئیے گا ہں ہں ہں
ادھر بہت دور پڑ جاتے ہیں کبھی ویسا ٹائم آیا ہی نہیں ہے مطلب کوئی فنکشن ونکشن ہوا ہی نہیں ہے کے نہ ہے ایسے وہ تو میرے گھر آئی ہے میری دیدی کا شادی میں آئی تھی اپنا بھیا کے کو کس کو لے کے آئی جی جی اسی طرح ہم آپ موقع ملے گا تو ہم بھی جائیں گے اب اتنا دور سے وہ آئی تو میرا بھی جانا
ہاں پہلے سے ہم لوگ کا پہچان بھی تو نہیں تھا یہ بھی تو بات ہے ہی۔ ہی ہوں
یہ بہانہ میں نئے نئے دوست بات تو ہو رہا ہے نئے نئے لوگ کو پہچان بھی رہے ہیں
اچھی بات ہے یہ بھی ہونا ضروری ہے
ہوں ٹائم ملتا ہی کہاں ہاں ہم تو ضرور
ٹائم بھی اور مطلب ٹائم بھی نہیں مل پاتا تھا اور کیسے آدمی وہ کرے گا کسی کو پہچان نہیں نہ رہا ہے کام کے ذریعے ہی تو آدمی کو پہچان ہوتا ہے
پہچانتے ہیں نا دوست بولو